ہلو
ہلو
جی السلام علیکم
وعلیکم السلام
جی اپنا یہ کیسے ہیں
جی ہم سب کھیرییت میں آپ بتائیں آپ کے امی ابو سب کھیرییت میں
جی سب ک رہتے ہیں
تو
اور بتائے کھانا شانا کھایا
جی ابھی تو نہیں خیال آپ نے کہیا کھانا ہونا
جی ہاں کھا لیا
اور آپ بتائے آپ کدھر موسم کیسے بارے ہیں
جی موسم تو ٹھیک ہے
جی
اچھا آپ بتائیے آپ کے وہاں کیسے ہیں موسم
جی موسم تو ٹھنڈا ہو رہا ہے ٹھنڈی ہوائ چل رہی ہے
اچری میں
جی آج کا اپنا ٹاپک رہے گا آن لائن یا آف لائن شاپنگ
جی
تو آپ کچھ آپ بتائیے تھوڑا ہم بتائیں گے تو میم آج آپپن بتائیں گے کہ کپن کو آن لائن شاپنگ کرنی چاہیے آف لائن آپ کے حساب سے کون سی شاپنگ آپ کو اچھی لگتی آن لائن یا آف لائن
جی آف لائن
جی بالکل بےسک کیوںکہ آف لائن شاپنگ کے اندر اپن کو زیادہ پریشانی نہیں آتی اپن کو جو پروڈکٹ لینا ہوتا ہے اس کو اپن جانچ پڑتال کر کے اس کی کوالٹی کو چیک کر کے اپن اس آف لائن چیز لے سکتے ہیں لیکن آن لائن چیزوں میں کیا ہوتا ہے کہ اپن مطلب کہ آن لائن چیزوں کے انترگت اپن اس کوالٹی کو چیک نہیں کر سکتے کچھ پتا نہیں رہتا اپن کوئی چیز صحیح ہے یا خراب ہے
جی
کیونکہ آن لائن شاپنگ میں ایسا ہوتا ہے دکھاتے تھے کچھ اور چیزیں اور جب آ اپن آڈر کرتے ہیں تو کچھ اور چیز آتی ہے اپنے پاس
جی جی آف لائن کیا ہے کہ آف لائن جو ہم لیتے ہیں تو ہمیں خود جانا پڑتا ہے تو ہم خود دیکھتے ہیں ہ پرائی بھی کر سکتے ہیں کہ کیسا ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہے کپڑے کو چھو بھی سک ت ہم خود دیکھ بھی سکتے ہیں آن لائن کیا ہے کہ آن لائن جو ہم آرڈر کر وہ ہم جو فوٹو وغیرہ ہے وہ اس پہ ہم کچھ اور دیکھ ہیں اور آڈر کر کے ہم وہ جو منگاتے ہیں تو وہ کچھ اور آتا ہے جیسے کہ ہم سوٹ وغیرہ سوٹ وغیرہ منگاتے ہیں تو ان میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پھٹے ہوئے ہوتے ہیں تو پھر ریٹرن کرنے میں بھی دقت ہوتی ہے جیسے ہم واپس کرتے تو اس میں بھی جیسے ساد س دن کہیں کہیں بار تو ایسا ہوتا ہے کہ سات دن آنے میں ہی لگتا ہے ان کو تو پھر ہم جب ہم دیکھ
تو ہم پھر وہ سات دن کے بعد ریٹرن کرنا ہوتا ہے تو سات دن تو ہو جاتے ہیں ان ان کو جیسے کہیں دور گاؤں واؤں میں لینا ہوگا تو سات دن تو ان کو ادری رہ جاتے ہیں جیسے کہیں چھوڑیں گے تو شہروں میں چھوڑیں گے کہیں دکان پہ
کہیں دکان پہ چھوڑیں گے تو ادھر ہی تو سات دن ہو جاتے ہیں ادھر ان کو تو پھر وہ واپس کرنے کا جو ہمیں واپس ریٹرن کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کا ہمیں موقع ہی نہیں ملتا ہے تو آف لائن کیا ہے کہ آف لائن جو ہم لیتے ہیں تو ہم خود دیکھ کے لیتے ہیں جیسے ہم جائیں گے تو بازار جائیں گے ہم خود لیں گے جیسے ہمارے دوستوں کے ساتھ یا ہماری ماں باپ کے ساتھ تو ان کے ساتھ بھی ٹائم نکل جاتا ہے
جی بالکل آن لائن شاپنگ میں کیا ہوتا ہے کچھ ایسی ایپ ہوتی ہے فرضی والے جو کہ آپ سے کیش آن ڈیلیوری کا بلیو کرتی ہے اور آپ اس میں پیسے بھی ڈال دیتے ہ لیکن اگر آپ کے پاس کوئی وہ پروڈکٹ نہیں آتا تو آپ اس پہ کچھ نہیں کر سکتے اگر آن لائن شاپنگ کیا آپ نے تو اس کے اندر آپ کو سات منٹ کی سات دن کے لیے ہی آپ کو ویلیڈیٹی دی جاتی ہے آپ سات دن کے اندر اس چیز کو ریٹرن کر سکتے ہو اگر وہ چیز آپ کے سات دن تک چلتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر اس کے اوپر کمپنی کا کوئی آپ کچھ دوست نہیں دیکھ سکتے کرک آپ کو سات دن کا ٹائم دیا جاتا ہے اور جو چیز اپن نہیں خریدتے ہیں وہ سات دن آرام سے چلتی ہے لیکن سات دن بعد میں ا خراب ہو جائے اس میں کچھ دقت ہو جائے تو اپن اس کمپنی کا کچ نہیں کر سکتے لیکن آف لائن چیزوں میں کیا ہوتا ہے اگر اپن کوئی چیز لیتے ہیں تو اس کا مینیجر ہوتا ہے جو دکاندار مالک ہوتے ہیں وہ ان کا بل دیتے اپن کو تو اس بلنگ کے اکارڈنگ اپن اس کو وہاں پر ایکسچینج کروا سکتے ہیں وارنٹی وارنٹی پیڈ کے ساتھ اپن اس کو صحیح بھی کروا سکتے ہیں وہاں پر اپن کو وارنٹی دیات دی جاتی چاہیے بارہ مہینے کی تو اس میں اپن کوھ زیادہ رسک نہیں لینا ہوتا لیکن آن لائن شاپنگ میں کیا ہوتا ہے کئی بار ڈیلیوری بوائے آنے میں ہی لیٹ ہو جاتے اگر اپن کو سات دن کے اندر اس چیز کو ریٹرن کروانا ہوتا ہے تو اپن کو ڈیلیوری بوائے کو الگ کرایہ دینا پڑتا ہے تب جا کر کے وہ ڈیلیوری بوائے آتے ہیں لیکن اگر آپ گاؤں میں رہتے ہیں اور اگر آ آپ کا کچھ پارسل ہے جو اگر شیر تک آئے گا تو آپ کو وہاں پر جانے کا کرایہ تو لگے گا وہاں وہ پیسے بھی لگیں گے لیکن کیا ہوتا ہے اگر اپنے گاؤں سے شہر جائیں گے تو سٹی میں جا کر ویسے ہی اپن اپنی کوئی پروڈکٹ ہے اس کو آن لائن نہ لے کر کے آف لائن بھی لے سکتے کیونکہ آپ اگر گاؤں سے شہر کی طرف جاؤ گے تو آپ کسی بھی چیز سے جاؤ گے تو آپ کا کرایہ لگے گا اور اپن اس کراائے آپ جو چیز منگواؤ گے اس کا پیسہ بھی لگے گا اگر اپن یہ تھوڑا بہت سوچ سمجھ کے کام کرے اپن شیر کی طرف جائیں گے تو اس چیز کو پل وہاں پر ہی لے سکتے ہیں شہروں میں جو سوپ ہوتی ہے سٹی کے اندر وہاں پر لے سکتے کیونکہ ان میں اپن کو زیادہ جانچ پڑتال کرنے کی دقت نہیں رہتی وہاں پر اپن جائیں گے اس چیز اس پروڈکٹ کو دیکچیں گے اس پروڈکٹ کو دیکھنے کے بعد اپن اس چیز کی کوالٹی کو چیک کریں گے کوالٹی کو دیکھنے کے بع اپن اس کا بلنگ کریں گے وہ بل کرتے ٹائم اس مینیجر کے سگنیچر ہوتے ہے جس سے کہ اپن اس کے اوپر کاروائی بھی کر سکتے اگر وہ منع بھی کر دے گا نہیں یہ ہماری ہماری دکان سے ہماری شاپ سے کچھ پروڈکٹ آپ کے ادھر گیا نہیں ہے تو آپ آپ کو اس میں بلنگ کے ساتھ آپ کو بل دیا جائے گا بےقاعدہ جس سے کہ آپ کو کوئی دقت نہیں رہتی لیکن آن لائن شاپنگ میں کیا ہوتا ہے کئی ایسے فرضی لنک ایپ آتے ہیں جن کے مادھیم سے کئی لوگوں کے ساتھ کئی لوگوں کے ساتھ فرضی ہو جاتا ہے ان سے پیسے ڈلوا لیے جاتے ہیں لیکن ان کو پارسل نہیں دیا جاتا
جی ہاں جی ہاں صحیح بات ہے
کیا ہی نہیں سھا
جی آف لائن میں کیا ہے کہ آف لائن میں جو ہم مطلب جو چیز ہم لیتے ہیں تو ہمیں آف لائن میں کیا ہے کہ ہم خود بھی جا سکتے ہیں خود بھی ٹرائی کر سکتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ہم ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ ہمیں دوستوں کے ساتھ ٹائم نہیں ملتا ہے تو ہم بازار جائیں گے تو ہم ان کو بھی بولیں گے کہ چلو ہم جا رہے ہیں تو چلو ہم جائیں گے وہ بھی ساتھ آ سکتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی ہم جا سکتے ہیں اور اپنی ماں باپ کے ساتھ بھی ہم جا سکتے ہیں آن لائن کیا ہے کہ آن لائن ہم منگائیں گے گھر بیٹھ کے ہی نہ ہم کسی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں نہ کچھ نہ کسی کو ٹائم دے سکتے ہیں
جی بالکل اگر اپن آف لائن چیزیں لیں گے تو اپنے ساتھ اپنے دوست کو لے کے جائیں گے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اپنا ٹائم سلیکٹ بھی ہو جاتا ہے اپنا ٹائم پاس بھی ہو جاتا ہے اور دوست کے سات وارتالپ بھی ہو جاتے ہیں لیکن آن لائن شاپنگ میں کیا ہوتا ہے اپن گھر بیٹھے اس چیز آڈر کر دیتے ہیں جس سے کہ ہم دوستوں نہ تو دوستوں کے ساتھ گھومنا گھومنے جانا ہوتا ہے نہ کسی کے ساتھ اس میں اپنا ٹائم ایک فائدہ ہے آن لائن شاپنگ کے انترگت اپنا ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے
جی
لیکن ویکتی کیا تھوڑے سے ٹائم کے لیے اتنے آلسی ہو چکی اب کی دنیا میں کہ آن لائن شاپنگ کر کے اپنے ٹائم کو بچا رہے لیکن اس ٹائم کو وہ کسی جگہ پر خرچ نہیں کر رہے وہ سارا دن گھر پہ گھر پہ پڑھے رہیں گے آن لائن چیزیں منگا لیں گے ان کا آڈر آ جائے گا جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا آن لائن چیزوں میں کانے پینے کے پروڈکٹ بھی آتے ہیں تو ان ان کو اپن کو نہیں منگوانا چاہیے کیونکہ آج کل کیا جو بہت دنوں پرانے آڈر لیتے ہیں بہت زیادہ پرانے جو خراب ہو جاتے ہیں ان کو وہ ڈیلیوری بوائے ان کو ڈیلیوری کرتا ہے اور جب ان کی مطلب کھانے والی وستو ہوتی ہے ان کو ایسا رکھا جاتا ہے اتنی فیسلٹی دی جاتی ہے کہ ان کو کو پتا نہیں چلتا یہ خراب ہے صحیح ہے اس میں کیا پروابلم ہے کچھ پتا نہیں رہتا
جی جی یہ بات بھی صحیح ہے تو آن لائن سے اچھا تو آف لائن ہے جو ہم مطلب خود دیکھ سکتے ہیں خود چھو سکتے ہیں خود لا سکتے ہیں ہمارا ٹائم بھی نکل جاتا ہے تو ہم دوستوں کے ساتھ بھی ٹائم نکال سکتے ہیں اور اب اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی ٹائم نکال سکتے ہیں
جی بالکل لیکن
آن لائن میں کیا ہے کہ آن لائن میں ہم نہ کسی کے ساتھ ٹائم نکال سکتے ہیں نہ نہ کسی کے ساتھ ہم بیٹھ سکتے ہیں نہ کسی کے سھ ہم بات کر سکتے ہیں ہمیں گھر بیٹھ کے ہی کمرے میں آن لائن آڈر کرنا ہے موبائل کے ذریعے یا کمپیوٹر کے ذریعے مطلب انٹرنیٹ کے ذریعے ہمیں وہ
لیکن اپن کو آن لائن چیزوں میں ایک فائدہ رہتا ہے اگر اپن کوئی کسی جگہ جاب کر رہے ہیں اگر وہاں تک کوئی ڈیلیوری بوائے آتا ہے اور اپن بہت زیادہ کام میں بزی رہتے ہیں تو اپن وہ چیزیں منگوا سکتے ہیں جس سے کہ کیا ہوگا اپنا کام بھی ہو جاتا ہے اور اپن کو وہ پروڈکٹ بھی مل جاتا ہے لیکن آپ اپنے اگر آپ آن لائن شاپنگ پہ کچھ منگواتے ہو تو اپنے گھر کے ایسےیا ہلکے پھل کی چیزیں منگوانی چاہیے جس سے کہ آپ کو زیادہ نقصان نہ ہوگا گھر کے اپنے ابھی اپنے گھر جنگلی جالوں کے پردے منگوا لیے ایسی چیزیں منگوانی چاہیے جو کہ آپ کو زیادہ بجٹ میں نہ پڑے اور آپ کو فائدہ بھی ملے
جی
کیونکہ آن لائن شاپنگ میں کیا کئی ایسے ایپ آ چکے ہیں آج کی دنیا میں جو کہ کئی لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ فراڈ چل رہا ہے آپ کو پت ہوگا آپ کے آپ کو پتا ہوگا کہ آپ سے کوئی کیش آن ڈیلیوری سے پیسے ڈلوا لیتا ہے لیکن آپ چیل کا کوئی پروڈکٹ نہیں ملتا تو آپ اس کا کچھ نہیں کر سکتے لیکن اپن آک لینڈ جیت لیں گے اس کی انترگت آپ کو بل دیا جائے گا تو آپ اس کے اندر سب کچھ اس کی جات
جی خدا حافظ آپ سے بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا جی خدا حافظ
جی ہمیں بھی آ سے بات کری گ بہت اچھا لگا پھر ملیں گے کسی نئے اپک کے سات جب تک کہ اللہ حافظ